بھائی اور بھائی جان سب کیریر
کھیریات سب
سب کیریئر
سب خیریت ہے
اور بھائی سنائیے تو ہاں بھائی ہم بھی سب خیریت ہیں اللہ کا شکر ہے
ہاں آپ کے وہاں موسم کیسا ہو رہا ہے
بھائی موسم تو یہاں تو گرمی پڑ رہی ہے بہت تیز بادل بھی ہو رہے ہیں پر عمس زیادہ ہے آج
مطلب کہاں پر
دولپور میں دولپور
اچھا دھول پر ہمارے یہاں بھی بہت ہمارے یہاں بھی بہت دھوپ پڑ رہی ہے
وہ تو ہے بھائی مسو آج گرمی بہت تیز ہے یہ گرمی کا بھی ہاں بھائی گرمی کا ریزن یہی ہے کہ آج کل فیکٹریوں کے لیے پیڑ پودوں کو کاٹ رہے ہیں اس طح
صحی ہے اراولی پروت پورا کاٹ دیا
ہلو
ہیلو
سوال نہیں آ رہی ہے
آ رہ آاری
ہاں تو میں یہ بول رہا تھا بھائی ہم جیسے پیڑ پودوں کو کاٹیں گے فیکٹریوں کے لیے تو اچانک تاپمان بڑھے گا تاپمان بڑھے گا تو گرمی تو پڑے گی
بالکل بھائی
ہاں بھائی یہی بول رہا تھا ویسے بھی یہ موسم آج کل زیادہ ہی چینجمنٹ ہو رہا ہے اس میں ٹائم پر کچھ نہیں ہوا ب جو بارش ہوئی ہے وہ بھی ٹائم پر نہیں ہوتی ہے اب
لیکن اب تو موسم ہو گیا بارش کا تو اب تو اسٹارٹ ہوئے گی مانسون آ جائے اب تو
ہاں بھائی وارش تو ہوگی میں یہ بول رہا تھا ٹائم پر نہیں ہوتی اب
ہ ٹائم
جیسے کہ فصلوں کو ضرورت پڑے پانی کی تب نہیں ہوگی جب فصل کھڑی ہوگی پک کر تب پڑے گی پصل
ہاں یہ صحی بات ہے بھائی بالکل
ہاں بھائی یہ بول رہا تھا میں کیونکہ پرکرتی سے چھیڑکانی کی یہم نہیں پیڑ پودے کاٹے ہیں تو اس کا تو نقصان تو ہوگا پرکرتی ہم سے چھڑکانی کرے گی
بالکل بھائی بالکل
ہاں جی
یہ غلط سب منشیہ کی ہے اور کسی جک نہیں
تو ہے بھائی اسی وجہ سے تو تاپمان اور سب اسی وجہ سے تو گرمی پڑ رہی ہے
ہاں بائی ا پڑ پتے کاٹ رہ
اس سے شھ دوا بھی نہیں مل پہنچ رہی
آکسیجن مل رہی آکسیجن میں جہریلے گیس سے فیکٹریاں فیکٹریوں کا گندا دھوا آ رہا ہے
ہاں وہی ہے اس سے واو پردوشن ہو رہا ہے واو
وائیو پردوشن ہو رہا ہے
ٹریوں سے تو کبھی کبھی نشیلیں ہی کییسے نکلتی ہیں جو آئی فلو وغیرہ جیسی بیماریاں ہو جاتی ہوتی ہیں جو وہاں کے لال لال ہوتی ہیں پہلے یہ چلا تھا اس سے کئی نقصان ہو جتا ہے
ہوں بہت سے انفیکشن پھیلنے لگ گے
وہ تو ہے بھائی یہ یہی ہے کہ جب تک پیڑ نہیں لگاؤ گے تو گرمی کا تو سامنا کرنا پڑے گا پہلے اتنی گرمی نہیں تھی پہلے پیڑ تھے
بالکل بھائی
ہاں اب اتنے پیڑ نہیں ہیں جو ضرورت کے لیے پیڑوں کو کاٹ رہے ہیں اب وہ تو وہاں پر پہلے گاؤں گاؤں پرتیک گاؤں میں پیڑ ملتا تھا پرتیک گھر کے پاس اب نہیں ہے بھائی اسی وجہ سے
لیکن ہمارے یہاں تو خوب پیڑے سے ہم تو یہاں رنھمور چلیے نا
ہاں جی ہاں ہے
پیڑ پودوں کی ن ہے کمی اتنی پر لیکن یہ یہ اراولی پروت بہت کاٹے جا رہے ہیں اب پورے گرائے جا رہے ہیں
وہ تو ہے آپ کے یہاں پیڑ بھی ہوں گے تو موسم بھی ٹھنڈا رہتا ہوگا
ہاں موسم ٹھنڈا رہتا ہے تھوڑا بہت
ٹنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہوگ تو کتنا اچھا رہتا ہوگا گرمی بھی اتنی نہیں لگتی
ہاں یہ پیڑوں کی وجہ سے اپن ہم یہ پیڑوں کے نیچ بیٹھ جے ہیں تو بالکل ٹھن رہتی ہے ایسا نہیں لگتا
ہ وہ تو ہے ایسا لگتا ہے یہ کھٹیا لے لو مست آرام سے پیڑ کے نیچے بیٹھو وہیں رہو ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے ہاں جی وہ یہ ہے کہ ہم چند پیسوں کے لیے پیڑوںیں کاانٹ دیتے ہیں پھر ان کا نقصان ہوتا ہے پرکرتی کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے تو پرکرتی ہمارے ساتھ کرے گی
صحی بات ہے بھائی
بھائی ہمارا اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ پرتیک بھائی کو دو یا تین پ لگا اور اس کی فل ذمہ داری لینی چاہیے
بالکل بھائی ہر پرسن کو لگانا چاہیے
وغیرہ دینا چاہیے جس سے ہمیں وہ وہ بھی دیا دیا ضروری نہیں ہے پھل وغیرہ کے پیڑ لگا لو جو کہ آم وغیرہ کے جو آم بھی ملیں گے اور ٹھنڈی ہوا بھی ملے گی
بالکل بھائی ج
اوراں اور بھائی سنائیے کیا حال
اور سب حال بڑھیا ہے بھائی
وہ تو ہے بھائی گرمی تھوڑی تیز ہے آج پہلے سے پتہ نہیں بادل بادل تو ہو رہا ہے پر امس نکل رہی ہے
ہاں آج کل یہ بارش بھی پڑ جاتی ہے اس سے بھی مس ہو جاتی ہے بارش پڑ جاتی ناوڑی بہت مطلب چھیٹ سے ہٹیا جاتا ہیں
ہاں جی ہاں ہاں اس سے ہی ہے ہے تھوڑی زیادہ ہو جاتا ہے ہی نہیں اتنی گرمی لگتی پھر تو ٹھنڈا موسم ہو جاتا ہے
ہاں
جب بارش بند ہو جائے موسم ٹھنڈا ہو پھر گھومنے کا مزہ تو الگ ہی ہے بس
بالکل بھائی ہم تو یہ ہم تو یہی سوچتے ہیں بھائی ہم بارش پڑے اور ہم گھومنے نکلے ہیں بس
ہو تو ہے اور جانا بھی چاہیے گھومنے کے لیے
ہاں بال ب
ویسے پیڑ پودے لگ جائیں تو گرمیاں بھی تھوڑی کم ہو جاتی ہیں تاپمان بھی تھوڑا گھٹ جاتا ہے آپ نے دیکا دیکھا ہوا بھائی جیسے کہ گھر کے سامنے پیڑ لگاؤ
ہاں
وہ گھر پیڑوں پیڑ کی چاؤ اس گھر پر پڑ رہی ہو اور جب پیڑ کٹنے جانے کے بعد کتنا سنا سنا سا لگتا ہے اور وہاں اتنی بھینکر گرمی پڑتی ہے وہاں ٹکا نہیں جاتا ہے ایک منٹ گ بھی
بالکل بھائی بالکل
بالکل بھائی
اور بھائی آپ سنائیے
اور سب بڑھیا بھائی
ہلو
ہلو
ہاں جی بولیے بھیا
جی لیکن یہ موسم تھوڑا زیادہ ہی خراب ہو گیا مطلب ان انسانوں نے یہ پیڑ بالکل
ہاں بھائی اسی وجہ سے خراب ہوا ہے کہ ہم ہاں بھائی بولیے بولیے آپ
انسان بہت زیادہ پیڑ کاٹ رہا عراولی پروت پورا گرا دیا اور یہ سرکار بھی
وہ تو ہے سرکار کو تو کٹواتی ہے پیڑوں کو کالج وغیرہ ایسی چیز بنانی ہو تو پیڑوں کو کٹوا دیتے اسی وجہ سے پہلےڑ پیڑوں پر جو پچھی ہوا کرتے تھے وہ پکچھیی اب دیکھنے کو ملتے ہی نہیں دکھتے اتے بھی نہیں ہیں جب صبح ہوتا آتا ہے جب صبح ہوتا تھا گرامین علاقوں میں تو وہاں بچیوں کی چھچاٹ سے پتہ چلتا کہ صبح ہو گیا پہلے جیسا موسم ہی نہیں رہا ہے
صحی بات ہے بھائی
ہاں جی ہم تو یہی اللہ تعالی سے دعا کر رہے ہیں کہ پرتیک بھائی کو پیڑ لگانے چاہیے جس سے کہ ہمیں شدھ وائیو ملے اور اچھا واتاورن بھی ملتا ہے
بے شک ہے بے شک
ہاں بائے گ اور بھائی آپ بتائیے کچھ
اور سب بڑھیا بھائی پر موسم موسم میں بہت وہ آگی مطلب جو ہم پہلے اٹھتے تھے پہلے ہم پہلے مطلب اٹھتے تھے تو موسم ایسا رہتا تھا گرمی ہے تو گرمی ہے سردی ہے سردی ہے آج کل سردی میں گرمی لگنے لگ جاتی ہے گرمی میں سردی رگنا بھی ہوتی ہے مطلب
اسی وجہ سے جیسے کہ ہم پیڑ پود پودوں کو کاٹیں گے تاپمان بڑھے گا پرکرتی سے چھڑکانی کریں گے تو پرکرتی بھی اپنا ایک ٹائم پر جو ہمیں ہوا بارش جو ٹائم پر دیتی تھی وہ ٹائم پر نہیں دے رہی ہے وہ اسی وجہ سے نہیں دے رہی ہے جو پرکرتی کھتی سے چھڑکانی کر رہے ہیں تو وہ تو نہیں دے گی ان کی اور ویسے بھی پیڑ پودے ہمیں لگانا چاہیے
پیڑ پودے سب کو لگانا چاہیے بھائی ہر ایک پرسن کو کم سے کم ایک پیڑ بھی لگا رہیا تو
اب کبھی کبھی ایسا بھی موسم ہو جاتا ہے اپریل کے مئی منے میں آپ نے دیکھا ہوگا راستھان میں کورا پڑ رہا تھا کبھی کورا پا ہے پہلے بھی پڑا ہے راستھان کے مہینے میں اپریل کے مہینے میں گرمی پڑتی تھی وہ اسی وجہ سے موسم تھوڑا ڈٹگ منگا کر پہلے جیسا موسم نہیں رہا ہے ہ
ہم تو یہی اپنے بھائی جان بھائی لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ سب کو پیڑ لگانے چاہیے
ہاں بھائی ہر مطلب ان
ہاں بھائی بولیے
بھارت کا ہر ایک انسان ایک پیڑ لگائے گا نا
ہاں جی
ملا کے ایک سو چالیس
وہ تو ہے اب بھارت کی جنسنکھیا اتنی ہو گئی ہے اب چین سے بھی زیادہ ہے جنس
وہی تو ایک سو چالیس کروڑ ہے سو ایک سو چالیس کروڑ میں ہر ایک پرسن ہر ایک پرسن ایک پیڑ لگایا گا تو ایک سو چالیس کروڑ پیڑ ہو رہے ہیں اب ایک سو چالیس کروڑ پیڑ میں چالیس کروڑ پیڑ بھی نہیں لگے سو کروڑ پیڑ بھی لگے تو انڈیا کو کو بہت فائدہ ہے پر وہی ہے کہ سوچ پت نہیں ہے مطلب
وہی ہے کہ تھوڑے سے پیسوں کے چکر میں یہ سب برباد کر لی نہ پھر بعد میں پچتاتے ہیں ہاں بھائی آپ سے ہمیں بات کر کے اچھا لگا توائی آپ سے
وہاں ویا میں بھی اچھاگاہت
خدا حافظ
اا
ا ب ک ماراا